السلام علیکم
السلام علیکم آپ کو پتہ ہے ج کیا ا آج پاور گیا تھا تم بھی بات کرو ورنہ نہیں آتا شاعری ہوگی زندگی زندگی میں ہو گئے دو تو ارنب ایک بادشاہ کے دربار میں دوست لائے گئے دونوں نے ساتھ مل کر سفر شروع کیا
اچھ اس کی گائڈ لائن میں بڑی اس میں اس میں بولتے ہیں بات ایسے کرو یہ نہیں اسکرپٹ نہیں پڑھو کسی سے پڑیں گے ہم مطلب چار ڈی بیٹی کھول کے ایسے پڑیں گے ایسے بات کرو کہ جیسے تم لوگ نیچرلی کسی بھی چیز کے بارے میں رہ دے رہے ہو
ساتھ مل کر سفر شروع کیا تھا لیکن لیکن جب ہو گئے تم نے کہا تھا بادشاہ نے دونوں کی بات سنی مگر ترنت فیصلہ نہیں کیا یاسر نے ابھی یاسر نہیں وہ ایک آدمی نہیں ہے اس نے اب اس نے ابھی گروپ میں میسیج کی تھی مجھے کرو ریفج میسیج تو خود کرنا پڑتا ہے ورنہ نکالے گا یہ آج ورنہ مینزر گیا آج تو س لے اٹھا جس آدمی نے دوکھا دیا
تب بتا نہیں ب کہنی
دس منٹ پہلے کال کرو اس کے بعد اس کے بعد م کیوں لاؤ م کیوں لاؤ
ہاں اور میں نے بولا تھا اس کو کہ تم کیا کرے گا یہ ہو
ورنہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے تم کرو گے تو کرو گے
تم یہاں آؤ میں وہاں جاؤں گا تم وہاں آؤ میں یہاں جاؤں گا یہاں کیوں تو وہاں جاؤں گا پانی س بانیاز ساتھی بھی اسے چھوڑ دیا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا وہ لوگ اس پر صحیح باتئے اچھا ہاں اوکے ٹھیک اس کے بعد
اس کی عزت کرنے لگے اور اس کا نام ایمانداری کی مثال بن گئی ایک تن بادشاہ نے دونوں کو دوبارہ بلایا اور
اور اچھا بستستر میں
تھا میں نے تمہارا فیصلہ نہیں کیا بقت نے کیا بستر ڈالو بستر ڈالتے ڈالتے چہرہ نے نقاب کرا ہے فون یہ کس سے کال کر رہا ہے ابھی تو پیسے تم وہاں آئیں گے نا اس کو نہیں آئیں گے نا یہ کار ہی نہیں کر رہا ہے
اور بتاؤ کیا حال میں کر رہا تھا بات اس کے ساتھ اس نے بولاؤی کیوں نہیں بول رہا ہے س میں
پھر وہاں پر ایک کام ہو گیا وقت میں
سات بجے اٹھا پھر باہر گیا مارننگ واک کیوںکہ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھ اچھا جی صبح اٹھ کے ہم مارننگ واک کا کم سے کم دن میں ہمیں دس ہزار اسٹیپس نکالنے
قدرت نظاروں کارض اٹھا سکو تو ج میں نرمی سے جواب دیا نہیں بیٹا لیکن اس سے اثر ضرور دیکھے جا سکتا ہے ابھی کل جو بچے تھے آج جوان ہے جو جوان تھے آج بزرگ ہے جو بزرگ ہے وہ قم مر جائیں گے زدہ شت پانچ شت نکلے ہیں ان کو اس سے پہلے بھی نکل کلا ہے تم دیکھ سکتے ہو کیا دھ دھ نر گیا دودھ پھٹ گیا دودھ کو چاامن بن گئی ہاں گر گیا گر گیا بڑی زندگی میں ایک گر گیا ایک دری ہے وہ مگر گول گول کر رہا ہے
ہاں اور گیا تھا کچھ
ایسے پیسے کماؤ جیسے شان سے اڑاؤ
ایک تو
کہ وقت کی وقت سے انسان نہ انٹرسٹنگ جو اپک
چنگ چ چ چگ چے
انٹرسٹڈ یہ ہے زندگی ایک لطف ہے وقت کے بغیر زندگی
جن کرل میں چاہ
آخریت سب زندگی ایک مسافر نے ایک بزرگ سے پوچھا بابا جی زندگی اتنا مشکل کیوں لگتا چاہیے آپ کو خود آئے گا آپ صبر کرو شام تک آئے گا بزرگ مسک کوائے اور اسے دریا کے کنارے لے گئے انہوں نے ایک پتھر پانی میں پھینکا اور کہا دیکھو پتھر ڈوب گیا لیکن پانی پھر بھی بہنے نہیں چھوڑا مسافر پھر حیران ہو کر بولا اس کا مطلب بزرگ نے کہا بیٹا زندگی بھی اسی طرح کی زندگی ہے کچھ لوگ کچھ دغم کچھ اور کچھ ناکامیاب پت کی طرح آتی ہے اگر تم انہیں کی ساتھ رک
چل
ج تو ڈوب جاؤ گے لیکن اگر دریا کی طرح بہتر رہے تو ہر موڑ کے بعد نئی منزل ملے گی مسافر نے پوچھا اور کو خوشی کب ملتی ہے بزرگ م با کر بولے جب تم زندگی کو بدلنے کی بجائے اسے سمجھنا شروع کر دیتے ہو مساکر نے اس دن ایک بات ہمیشہ کے لئے یاد رکھی گ زندگی کا حسن من ضیل مین ہی سفر کو سمجھنے میں ہے اور زندگی زندگی نہیں رہتی بٹ زندگی کہتی ا مسافر سالوں تک دنیا گھومتا رہا ہر شہر میں اس نے لوگوں کو دیکھا جب دیکھا تو دیکھا دیکھا ہی میں دیکھائی ہوئی تو میں نے بولا اب تک کیا کر رہے تھے تم تم میری جان ہو میں تیرا بان میں تیری شان ہوں تو میرا کان تو اب مسافر مسافر کی کہانی میں بولوں گا آ ایسے ہوتا ہے ایسے کیا ایسے ر رہ جب میں بولا مجھے نہیں آتا تھا میں بھی گئے نا ٹاسک
میں بھی آ گیا ٹر مل میں جمر گ میں بہت اسڈاتا نٹ
نیکسٹ
ہم گاس کے کڈو ہگارو خش چلو ہوتا دس منٹ بعد فضال و خواہش ہے ایسسی کہ ہر خواہش پہ دمنے کے لیے بوند کے لیے مے
ال کریں گے پہلے پانچاس کن گ یہاں پہ نمبر دینا ہے اس کے بعد کال کر ابھی مت کرنا ہو یہ ختم ہوگا اس کے بعد کریں گ ہ نمبر اس میں بد میں دینا ہے وہ خود دینا پڑے گا جب میں بولوں گا تمہیں بولا مجھے تو بولا مجھے تو بول مجھے مجھے کیا بولنا ہے تو بولنا ہے آج آج سر نے پوچھا مجھے بولا پیلی سپیڈ نہ اور ملب پھرتی تیز مطلب اور وقت کے بارے میں نے جب بولا نا اس نے بولا لط ہے پھر اس نے بولا مجھے تو مجھے دکھا ہے کہ یہ مومنٹ مطلب مطلب یہ
ہو گئی سب تدویریں کچھ نہ تھا دوا نے کام کیا کچھ دوا نے کام کیا ہ دیکھا اس بیماری بیماری دل نے آٹ سو ر کام دماز کیا
بڑھائیں گے ہم ادھر ا کو گیارہ بجے جب ختم ہو گیا پھر اس نے رکایا
جیھیک
اب میں تمہیں نئی اسٹوری بتاؤں گا سنڈریا بہت پہلے کی بات ہے ایار س لڑکی تھی ج کا نام سندری ل تھا اس کی ماں بچپن میں ہی گزر گئی ت بھی کانے ب
بھی نہیں ہوی پ ر ہوتی
ستر لک ستلی م اور اس کی دو بیٹی اس کے ساتھ بہت برا سعلوق کرتی تھی وہ اس گھر کی ساری کام کرواتی تھی اور اسے کبھی پیار نہیں دیتی تھی چندر ل ہمیشہ پرانی کب گب کررو جس کا مطلب میں کروڑ کمؤں گا صفائی کھانا بنانا اور ہات چھوٹا بڑا کام کرتی تھی انی تکلیف کے باوجود وہ کھی نر کر دی ت اس کا دل بہت صاف تھا ایک تین بار سنیما ہال میں
اچھا کم ہے توپ
انتخاب کرنے والا شہر کیار لڑکی کو دعوت دی
ہد ہو کر لو رہی تیک سرو زان
جدائی جدائی جھڑی گمائےیں اور ستلق پرانے کپڑوں کو خوبصورت لباس میں ایک بدل دیا کدو کو کدو کو سنہری گاڑی میں بنا دیا اور چاہوں کو گڑوں میں تقریبا
ہ تم نئے دور کی کیا س لو گے ہم رکھے ت جواب
سب اس کی خوبصورتی دیکھ کررا رہے گئے شہزادا اسے دیکھتا ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور دونوں نے ساری آامزاد گزاری جیسے گاڑی نے براز سج اشارہ دیا چندری لال جلدی سے ماحل سے باگی باقی واقت اس کی ایک چھ کٹو جو ڈی ٹو ڈی ٹو چھ
چ بھی ہیں اس اتنا دیکھا اتنا دیکھا اتنا دیکھا ج سک
ڈھونڈا اگر وہ سرلا کے گھر پہنچا جب سرلا بالکل ٹھی گئی شزاد کو یقین ہو گیا کیا وقت آ گیا دونوں کی شزادادان
ل لبو کو
ہمسہ بر چا کرردار کبھی سا نہ جاتا اچھائی کااصلہ دیر سے ہی صحیح لیکن ضرور ملتا ہے پھر سے میں بولوں گا نرمی صبر و اچھائی کردار کے بیاتا بوں گا مربت
ٹھیک ب کھ کووں آ ہ میں م ریا ہو میں م ریاں
اللہانا کی بہت ایک لوڑکی تھی کر جب میں بولا تھا تب وہ اچھی تھی تب میں اب ایک منٹ کے اسٹوری بولوںا جلدی سے جلدی بولوں گا میں اب آپ کو دیکھو لل جائ اگر آپ ریٹ د ہے ریٹ د ریڈ مشین کیکشر چاہتے ہو تو اس کی پوری کہانی رومنہ ہاں تو بتائیے انتیس سیکنڈ کے لیے میں بولوں گاپ اس کو ہاں امرت جان دیکھنا یہ بھی یہ بھی ہوگا یہ ویریفائی یہ بھی ہوگا کیونکہ میں نے بات کی یہ ہوگا صر ایک کروڑ ہ اٹھارہ سو ننوے کا زمانہ تھا اور تھور مرغان نام کاائےیک بہادر گلسل سنگر زنائی ڈچ ونڈے گج ج تھا گنگ کا لیڈر دش تھا جو آزادی اور اس نے اصولوں کی بات کرا تھا لیکن ایک تھا بعات گینگ کو پولیس اور پ تھا ڈیٹیکٹوس کے بچے سے بھاگنا پڑا تھا ہے اور تھور اپنی
ایک گائے ایک پالتو جانور ہے اس سے تو چاٹانگے دو سن گے ایک د بڑی د پ گائے گاس کاتی ہے گائے دود ہے ہم گھر پالتے ہیں گائے چھوٹیے چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں
اٹھاؤ ایسے لطف اٹھاؤ ایسے لطف اٹھاؤ جیسے لطف اٹاؤ لطف اٹھاؤ شاٹ میںہ لطف اٹھاؤ ایک دن عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ اسے
ہ
ڈاکٹر بتاتا ہے یہ اس کیی
کی لمبی دن ہوتی ہے گائے گائے گاس کھاتی ہے گائے دودھ دیتی یہ ہے گ چھوٹے چھوٹے بچ اندی ہوور ویھ نیب کك ہ ہو یہ چھ ممیون برادری م میون چلک نا